ہیلو وعلیکم السلام دن میں ہم کتنی سلام کرتے ہیں
ہاں یہ تو عام بات ہے
جی جی اور اپ ٹھیک ہو
مجھے ام سے یاد ایا ام بابڑے ہے
ااں پا بڑا اپ نے کھایا
ہاں ایک دوز کھائے تھے شاید
مزہ تھا مھ میں
ہاں
کتنا سچ بولنا
مطلب نارملی
وہ میرے ہاتھوں سے بنا ہوا تھا
اس لیے میں نے کہا ہے ورنہ میں نہیں کھتا وہ چیز
اچھا اچھا ٹھیک پ اپ کو میرے ہاتھوں کا کھانا پسند اتا ہے
اپنے نیٹ پہنا مجھے گندا لگتا ہے شوگر
اچھا اچھا ٹھیک ہاں ہاں ہاں وہ بات تو ہے اور تو پھر دوسرے طریقے سے بھی بناتے ہیں نا اس میں لیمن ڈالتے ہیں پھر میں ویسے ہی بناوں گی
نہ نہ مجھے کھانا ہی نہیں ہے سوری
چلے کوئی بات نہیں اگر آپ کو نہیں کھانا تو پھر میں کیوں دوں اور جو باقی بچے وہ کہاں رکھے
باقی وہ ایک اس نے کھایا تھا ہمایوں نے ایک میں نے دو اسی میں تھے لفافے میں
پھر کس کو دیے وہ
پتہ نہیں میں نے گھر پے رکھا تھا لفافہ پتہ نہیں کس نے کھایا جو میں نے دکان سے لایا تھا وہ والا
ہاں
ہاں جی ہاں جی وہ گھر والوں نے کھایا پھر
اچھا اچھا ٹھیک
ہاں جی
چلے اچھی بات ہے
جی
مجھے لگا آپ یہاں آؤ گے میں آپ کو تھوڑے سے آم دوں گی
نہ نہ ہمارے گھر پے ہے
ہاں یار ہے نا ہر ایک کے گھر کے ہوتے ہیں
ہاں جی ہاں جی
جی اور سنایے آپ اور بتائیے آپ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی ہاں جی سب ٹھیک ہے آپ بتائیے گا آپ کے گھر پے سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے لیکن پھر آپ کو اس کے لیے نا آنا ہے آج
ہاں کہا آسکتا ہوں
کل ضروری ہے
چلیے ٹھیک
آپ کو پتہ ہے
جی
ہاں ہاں اور سناے آپ
جی آپ نے کچھ بتایا آپ کو پتہ ہے
اور سنائیے آپ گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی ہاں جی اور بتائیے آپ ٹھیک ہو
آپ کو پتہ ہے کیوں آمم وہ ہوتا ہے نا جب وہ چھوٹے پیکٹ چھوٹے پیکٹ نہیں میں آپ کو دیکھاؤں گی وہ ہوتے ہیں نا کیا بولتے ہیں اس کو باکس جیسے ہوتا ہے نا جیسے کہ میں آپ کو اس کی اگزامپل دوں گی آ آپ کسی باکس کے اگزامپل دو آپ کو پتہ ہے کھجور کس میں آتے ہے وہ باکس چھوٹا سا اتنا چھوٹا نہیں بہت بڑا با باکس ہوتا ہے نا اس کا
آپ نے ایک کام کریں ہے آپ کے پاس فوٹو ہے
ہاں ہے نا کیوں نہیں
سینڈ کیجے پلیز کتنا ٹائم
آمم کیونکی یہاں کسی کو شک نہ ہونا چاہیے کیسے وہاں پے نا بہت لوگ ہیں اس لیے
کسے مطلب کچن میں ہوں
جی
ٹھیک ٹھیک چلے گا
آپ کو پتہ ہے وہ کیا تھے ہمیں پرسوں مہمان آئے تھے نا
ہاں
اب وہ امم ایک باؤل میں ہم مکس کرتے ہیں ایک بادام رکھتے ہیں کشمش رکھتے ہیں کاجو رکھتے ہیں پستتا رکھتے ہیں اب وہ مکس ہوا نا اب ہم ان و واپس میں نہیں رہا ان میں واپس نہیں رکھ سکتے جن سے ہم نے نکالا تھا
ہاں جی ہاں
وہ مکس ہو گیا نا سارا ہم نے پھر ایک ڈبے میں رکھا وہ فل ڈبا ہے
فل ڈبا یہ تو اچھی بات ہے
جی جی لیکن اس میں ایک چیز کی تھوڑی کمی ہے
کیا
کاجو اس میں تھوڑے کم ہے اس میں میں اوپر سے پیک اوپر پیکٹ سے ڈالوں گی جی آپ چنا کھاتے ہو ہلو
ہلو
ہلو
ہاں جی بتائیے
آ کو پتہ ہے میں یہ آپ کو پت ہے میں نا یہ جو وہ والی تھی نا وہ اسائنمنٹ وہ ختم ہوا نا لیکن
مجھے پتاہ ہے لیکن اس کو آنا بھی ہے نا شاید
نہیں شاید نہیں
اور اس کو آنا ہے
اچھا لیکن اب تو ایک مسئلہ ہے نا ہ کیسے آؤ گے
ہوں بائک
ہاں ہاں کوئی بات
ہاں جی ہاں جی لیکن وہ نا وہ والی بائیک چھوٹی سی
ہاںاں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے یار
ہاں جی
جی جی اب تو میں کل پھر ضرور کل تو پھر تم ضرور یہاں آنا کل میں آپ کو اسائنمنٹس دوں گی کچھ ٹھیک ہے اسکول کی اسائنمنٹس اپکو کو پکڑنے ہیں
نہ نہ مجھے نہیں آنا ہے
کوئی بات نہیں او اوکے مجھے لگا اسکول کے اسائنمنٹس دوں گی باقی کیا ہی تھا
نا وہ مجھے نی چاہیے
ہلو
ہاں ہاں
مجھے لگا تھا میں آپ کو اسکول کے اسائنمنٹس دوں گی
جی نہیں میں تھوڑا بزی ہوں دس پندرہ دن
جی
میں بول رہا ہوں ہاں جی ہاں جی
ہاں اور سناے
بس دعا آپ بتائیے کچھ خاص
میرے لیے کچھ ہ جا چلاؤ
آاں
چلاؤ
کیوں آپ کو کیا آپ کو تو سارا ہے
ہ نہیں کیا آپ لوگوں کو گھر میں سبزی وغیرہ ہے میرے لیے تو
آپ کیا سبزی
کرا ہے نا ہاں ہاں ارے سوری مجھے نا پتہ نہیں میں کیا بتا رہی ہوں مجھے آپ کو گھر میں ہے نا سبزی وغیرہ
جی
وہی لانا
ا اوکے ٹھیک ہے
جی جی حیا نہ اتنا کھیل رہی ہے وہ خوش ہوئی ہے آپ نماز وغیرہ پڑھتے ہو
ہاں جی ہاں جی آپ
آپ نے چنا کبھی کایا ہے
ہاں میں تو وہ کھاتا تھا وہ نا جو نا وہ سینٹرس میں دیتا ہے نا
ہاںاں ہاں وہ جس کو اوپر وہ کور بھی ہوتا ہے
ہاں ویسے
اس میں اتنا مزہ ہوتا ہے
سوکھا یا وہ والا جو ہے نا پھر پکاتے
ارے پاگل وہ پکانے والا نہیں ہے وہ سوکھا والا ہے
اچھا سوکھا والا ہاں ہاں کھاتا ہوں کیوں نہیں
آپ کو کون سا پسند ہے سوکھا یا وہ پکانے والا
دونوں
زیادہ زیادہ کون سا پسند ہے ہیلو
مجھے دونوں پسند ہے دونوں
آپ نانی سے کون سا والا لاتے تھے مطلب نانی کو کون سا والا بولتے تھے لانے کے لیے وہ
وہ نا جو وہ نا جو پکا ہوتے ہیں
او اچھا ٹھیک وہ پاکنے والا
ہاں جی ہاں جی
وہ بھی ہے بہت زیادہ کیونکہ وہ اس سے ملتا ہے نا ہمیں
کس سے
گاٹ سے جب چاول وغیرہ لاتے ہیں نا
ہاں
وہاں سے وہ چنا بھی ملتا ہے
اچھا ٹھیک
ہاں وہ پکانے والا بھی بہت ہے
کوئی بات نہیں کوئی بات
ہاں ہاں
لیکن لیکن زیادہ اچھا وہ سوکھا والا ہوتا ہے
ہاں اس میں مزہ بھی آتا ہے کھانے میں
جی جی
جی
ہوں اور بتائیے آپ
بس آپ بتائیں کچھ
بس میں کیا بتاؤں آپ کو
مجھے نا ایک کا واٹس ایپ کرنا تھا لا کے میں نا تنگ آیا ہوں اب
او اچھا
ہاں جی ہاں جی
میرا مشورہ بتا ہو گیا ہے اپ کو بھی ہو یہاں انا ٹھیک ہے
ورنہ کہا مجھے انا تھا وہاں
ارے مجھے آپ تو ٹیوشن یہیں سے اتے ہو نا اپ کے بکواس کر رہے ہو آپ ٹیوشن یہیں سے جاتے ہو نا جی جی جی
مجھے کمر میں اتنا درد ہے کیا بتاوں میں آپ کو
کیوں
پتا نہیں کیا ہوا تھا کمر کو
انسٹا دو واٹس ایپ سپلو مالش کرنی تھی اپ کو کمر میں آپ مالش وغیرہ نہیں کرتے ہو کیا
ہاں کرتا ہوں لیکن اصل میں میں نے اٹھایا نا کل ویٹ بہت زیادہ جیم میں
اچھا اچھا ٹھیک ویسے آپ کو جیم سے کیا فائدہ ہوتا ہے میں نے مجھے میں کل تک یہی سوچتی تھی کہ آپ کو جم سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے لیکن جب میں نے دیکھا نا آپ کو تو جیم سے ہاتھ سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے
ہاں
قسم سے
ہاں
جیم کا فائدہ پروٹین کیا کیا تم کھاتے ہو کیا کیا تم بازار سے لاتے ہو وہ فائدہ میں نے دیکھا اپ کو اچھا فائدہ ہوتا ہے آپ جاو جیم
ہاں جی ہاں جی اچھی بات ہے جیم کو جائیں گے آپ نا ساتھ ہی کال کرنا ٹھیک ہے
چلو کوئی بات نہیں
ہاں جی ہاں جی چلے اللہ حافظ اب نا بعد میں بات کرتے ہیں ہاں اوکے اللہ حافظ